ولیکم السلام عحمان
بھائی جان ٹھیک ہو
جی بھائی جناب بتائیے آپ کے ریٹ میں
ہاں بھائیان میں بھی خیرت میں ہوں تو آپ کیا کر رہے تھے
اورو ہے جنا آپ کے گھر میں امی ابو سب کہ رہے نا
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی کھے رہتے ہیں تو آپ فرمائیے گھر پہ سبھی کیسے ہیں اب کہ امی جان ابو جان بابا جان کیسے ہیں
جی بھائی جان اللہ کاا شوکر ساپ بڑی آ تو
چلیے بھائی پھر اچھا ہے تو آپ اٹھے کھانا وانا کچھ کھا لیا
جی بھائی جان آپ نے کیا
ہاں بھائی جان میں بھیب میں نے بھی ابھی ابھی کیا تو بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ گیان حاصل کر لیا جائے ہے نا
جی بالکل بسک کو جان
تو بھائی جان آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل تعلیم کے بنا کوئی بھی نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہاں لوگ تعلیم کے بغیر کچھ کر پائیں گے ہے نا
جی بالکل بھائی
تو بائی چانس میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ کیا ہے بھائی کہ تعلیم ہر انسان کی زندگی کا ایک سب سے قیمتی حصہ ہے تعلیم صرف اسکول یا کالج جانے کی کا نام نہیں ہے میرے بھائی بلکہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا اچھی عادتیں سیکھنا اور اب اپنی زندگی کو بہتر بنانا بھی تعلیم ہے تو اگر انسان کے پاس تعلیم ہو تو وہ اپ اپنی زندگی کے مشکل حالات کے کو بھی بہتر مطلب کہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے تعلیم انسان کو عقل سمجھ اور ہمت دیتی ہے تعلیم کی وجہ سے انسان مطلب کہ نئے خیالات حاصل کر ہے اور اپنی سپنوں کوپ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تعلیم کے بغیر زندگی بہت ہی مشکل کل ہو جاتے ینی ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بچے کو چلنا بولنا صحیح راہ پہ چلنا یہ سب سکھاتی ہے کیکہ تعلیم کے بنا ایک ویکتی کا جیون ادھورا سا رہ جاتا ہے کیونکہ آج کل آپ کوئی کسی بھی چھیتر میں چلے جاؤ وہاں پر سپتم آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا کون سی ڈگری حاصل کر رہے تھ آپ کیا کرتے ہو کیا کون سے تعالم میں یہ پوچھا جاتا ہے پہلے
ہاں بھائی جان تو بائی جان مطلب کہ ہر بچے کو کا بنیاد حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں بھیجے اور ان کی تعلیم پر توجہ دے استاد بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اچھے اچھے اس اس صرف کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ اچھی سونچ اور اچھی عادتیں بھی سکھاتے ہیں تو تعلیم سے مطلب کہ انعام مطلب کہ انسان میں خود اعتماد پیدا ہوتا ہے جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی مطلب کہ سہوولت پر یقین ہوتا ہے اور تعلیم ہمیں دوسروں کی مطلب کہ عزت کرنا سچ بولنا اور محنت کی اہمیت سمجھاتا ہے نا
جی بےشک بھائی جان آپ نے بولا نا کہ تعلیم دوسروں کی عزت کر ن سب سکھاتا ہے تو بھائی جان آپ کی بات سے میں سیم ہوت ہوں کیکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کو عزت کرنا عزت دینا سب کچھ سکھاتی ہے اگر دیکھیے آپ کسی ایسے ویکتی سے دیکھیے جو تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ بڑوں سے بھی پتاہ نہیں کیسے بولتا ہے ایک تعلیم میں کسی چیز ہے تو عزت دینا لینا سب کچھ سکھاتی اور تعلیم کی بھی تعلیم سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو بھائی جان جو آپ کا سپنا ہے نا اس کو تعلیم کے انوسار آپ حاصل کر سکتے تو اگر آپ کو تعلیم میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو آپ اس سپنے کو کسی غلط کاریہ سے ہی حاصل کر سکتے ہو تعلیم میں ایسی چیز ہے بائیدان جس سے کہ و کو نیچے سے اوپر لے جا سکتی ہے تعلیم ہر ویکتی کے لیے بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہو چکی ہے آج کی دنیا کے اندرگت
ہاں بھ جان تو اسی کے ساتھ سا مطلب کہ آج کے دور میں تعلیم مطلب کہ بہت سارے ذریعے اسکول جانا کالج جانا لائبریری جانا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کا استعمال صرف فائدے کے لیئے کرنا چاہیے اگر ہم اپنا زیادہ وقت صرف گیمز یا فضول ویڈیوز میں گزار دیتے تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے تعلیم مطلب کہ ملک کی ترقی کی بنیاد ذریعہ ہے مطلب کہ بنیادی ذریعہ ہے تو جس ملک کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ ملک سائنس ٹیکنالوجی صحت اور تجارت میں ترقی کرتا ہے تعلیم تہ لوگ ملک کو مطلب کہ مضبوط بناتے ہیں اور نئے مقام پیدا کرتے ہیں ہیں نا بس
جی یہ بےشک والائی جان
تو مطلب کہ پیدا کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ل اور لڑکیوں اور ل لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم برابر یوز ضروری ہے مطلب کہ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہو تو وہ اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتی ہے اس اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کا برابر موقع دینا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان بالکل
فرمائیے اب بھی
جی و تعلیم تعلیم ایک چیز ہوتی جو کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز کا اتس اگر ہو رہا ہے اگر آپ نے تعلیم حاصل کر رکھیے تو آپ اس کے اوپر مقدمہ چلا سکتے ہو اس کے خلاف آپ اس کی آواز اٹھا سکتے ہو اور اگر آپ کو تعلیم تعلیم کے لیے تعلیم کا کچھ بھی پتا ہوگا تو آپ کے اوپر کوئی اگر فرجی کیس بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹ ہی بات کر سکتی ہو اگر مان لیجیے آپ کے اوپر کسی نے بنا مطلب فراڈ سے کوئی کیس لگا دیا تو آپ اگر آپ کے پاس کوئی پولیس دانانی سے اگر کوئی فون آتا ہے کہ بھائی جانا آپ کے اوپر ہی کیس ہے تو آپ اگر آپ کو تعلیم کے بارے میں پتا ہوگا جیسے کہ ابھی اگر کوئی پولیس کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا اگر کوئی پروف ہےے تو یہ آپ کے اوپر کاروائی کی جا سکتی ہے نہیں تو وہ فراڈ میں اکیلا آ جاتی ہے تو تعلیم ایک کیسی چیز چیز ہے بائی جانس جو ویکتی کو بچا بھی سکتی بچاتی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اگر تعلیم کا غلط اپیوگ کرو گے آپ تو اس میں پکا پسنے کا ہی زیادہ سلسلہ رہتا ہے ہ
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو مطلب کہ آپ نے بالکل یہ کہا کہ تعلیم صرف امتحان میں اچھے نمبر لانے کا نام نہیں ہے اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو اچھے انسان بنائے اگر کسی کے پاس بہت علم ہو تو مطلب کہ اس کا اخلاق اچھا وہ تو اس کی تعلیم ملک اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو اس ہے نا تو تعلیم عزت دیتی ہے ایک انسان کو مطلب کہ زندگی بھی آسان کر دتی ہے کہیں نہ کہیں اور ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کر کر سکتے ہیں تعلیم کے دوران تو ہمیں روزانہ وقت پر اسکول جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر آ کر درس مطلب کہ دہرانا چاہیے اور ہوم ورک وقت پر مکمل کرنا چاہیے روز تھوڑی دیر مطلب کی مطالعہ کرنے کی عادت ہمیں کامیاب بناتی ہے محنت اور لگن کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے میری بھائی جان تو کبھی کبھی طلبا مشکل درز دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہر مشکل محنت اور صبر سے آسان ہو جاتی ہے تو جتنا زیادہ محنت ہوگی اتنی ہی زیادہ کامیابی ملے گی ہے نا بھائی جان
جی بھسان بالکل
فرمائیے اب بھی
دیکھیے بائییدان ہر کوئی ویکتی تعلیم پراپت کرنا چاہتا ہے لیکن اس تعلیم کے مادھیم سے کئی ویکتیوں کے ساتھ فوٹ بھی ہو رہے جیسا کہ آپ کو پت ہے وحدانہ کی دنیا میں کتنے پیپر لیک ہوتے جا رہے ہیں میرے ایک دوست میرا ایک دوست تھا بھائی جان جس نے نیٹ کا ایگزام کیا تھا مطلب اس نے ڈیڑھ تین سال تک تیاری کری بڑیا اس کے ماں باپ کو اس پر بھروسہ تھا کہ یہ اس بار پککا پاس آؤٹ ہوئے گا اس کو کانفیڈینس تھا اپنے اوپر جب بچے نے ایگزام دیا وہ کانفیڈینس تھا اس نے پیپر لکھا تو ویدان اس کے پیپر کون لکھ کر دیا گیا تھا جس سے کہ مہدان میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا تو اپن یہ شکشا شھ منتری کیا کرتے کچھ پیسوں کے لیے پیپر کو لیک کرتے تھے یا پھر اس پیسوں کے لے کر کے اس جگہ اس اس اسٹوڈینٹ کی جگہ پر دوسرے اسٹوڈینٹ کو نوکری دےتی جاتی ہیں
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ میں ب آپ کی بات سے بالکل ہی سہمت ہوں تو تعلیم انسان کو اپنے حقوق اور فرض دونوں کا احساس دلاتی ہے تعلیم یافتہ انسان قانون کی عزت کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے مطلب کہ امن کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو اگر ہم اپنے اپنے ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی ہے نا بائی جان تو یہ سب سے بڑی بات ہے تو ہر گھر میں تعلیم کا ماحول ہونا چ چاہے ہر بچے کو کتاب مطلب کہ استاد اور سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے آج کے دور میں مطلب کہ ڈاکٹر بنا ہو انجینئر بنا ہو پولیس آفیسر بنا ہو وکل یا بزنس مین بننے کی بس بننے کے لئے بھی تعلیم ضروری ہے تو تعلیم کے بغیر اچھی نوکری حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے نہیں ملتی ہے آج کے دور میں آج کل تو مطلب کہیں نہ کہیں ایجو پرسن کو بھی یہ تعلیم نہیں ملتی تو تعلیم انسان کے لیے نئے راستے کھولتی ہے بہت سارے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل
تو آپ فرمائیے کچھ
جی بھائی جان میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ اپنے دیش کے شکھا منتری کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے اوپر زیادہ کاروائی کی جائے کیوںکہ ایک وہ کیا کرتے ہیں کچھ پیسوں کے لیے ایک اسٹوڈینٹ کا بوشیہ بگاڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا
ہاں بائی جان
کچھ ایسی جعالی ڈگریاں بھی بنتی ہے جس سے کہپ گھر بیٹھے پیسے دے کر کے جلدی ڈگری بنا سکتے ہو تو ان پر سخت کاروائی کی جانی چاہیے کیونکہ جو اسٹوڈینٹ بہت زیادہ محنت کر کے اپنا سنگرش کر کے پڑھائی کرتا ہے ڈگری کو پراپت کرتا ہے تو بھائی جان کچھ اسسٹینٹ ہوتے ہیں جو کہ پیسے دیکتے کر کے اس ڈگری کو خرید لیتے تو بھائی جان پہ زیادہ کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ ایک ایجوکیشن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کے جیون کے ڈیفرینڈ کرتی ہے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی پیسہ کھو جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے مطلب کہ ایک انسان بیمار پڑے تو وہ بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن تعلیم اورور مطلب کہ ٹائم تو یہ دونوں کبھی واپس نہیں آ سکتی ایک بار کھودیا پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو بہت مطلب کہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہے اپنے ہنر کو دیکھنا چاہے ہمارے پاس کون سا ہنر ہے اس پہ کام کرنا چاہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہے انسان کی زندگی ہے مطلب کہ وہ روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باتیں کی مجھے امید ہے آپ آگے بھیہ پہنچاؤ گے ہے نا بھائی جان کہ بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
خدافظ و ج